ہلو
ہلو
السلام علیکم
ہلو
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام سنائی نہیں دے رہا کیا میری آواز ہم بول رہے ہیں
نا نا آواز نہ آ رہا ہے
اور کہاں تھے تم ابھی تم کو ہم فون کر رہے ہیں ہیلو
ہاں ہیلو
کہہ رہے ہیں کہاں تھا فون کر رہے تھے تو اٹھا نہیں رہا تھا
فون مین بات ہے کہ فون وائبریشن میں رکھا ہوا تھا پتا ہی نہیں چل رہا تھا
او ہو
تو ابھی دیکھے تھے اٹھائے
ایک بار کیے تھے تو ویٹنگ ویٹنگ تھے آپ تو ہاں سب خیریت ہے اپنا بتاؤ گھر میں کیا ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے آج تو میرا امتحان ہے تب جئیں گے
تو تم تیاری کر لیے تم پڑا وڑھا
ہاں پڑھ ہی رہے ہیں
اچھا تھوری پیپر ہوگا نا
ہاں
وہ ایم سی کیوں نہیں نا لیتا ہے
نا ایم سی کیوں نہیں ہوتا ہے
تو آج لاسٹ ہے نا تمہارا
ہاں آج أنتم وہی گیارہ بجے کے لم سم لگ بھگ میں
پیپر کتنے بجے سے اسٹارٹ ہے
دو بجے سے ہے
تو گیارہ بجے جاؤ گے تو پہنچو گے کب
ایک ساتھ ایک ڈیڑھ بجے تک پہنچ جائیں گے
او ہو روڈ اچھا ہے مطلب ہے نا
ہاں روڈ تو ایک نمبر
ہائی وے سے جاتے ہو
ہاں ہائی وے سے ہی جاتے ہیں
کون والا ہائی وے گیا ہے ادھر
چھ اور ایس ایچ دونوں ہے مطلب نیشنل ہائی وے بھی ہے این ایچ تھرٹی ون ہے وہ
او تھرٹی ون ہے ابھی ہم لوگ کی طرف بیہار سے جڑا ہے ہم لوگ کا ایک ہائی وے بنا ہے ادھر
ہاں
این ایچ تھرٹی نائن
تو کہاں سے کہاں تک کا ہے
پورا جاتا ہے اورنگ آباد ادھر اور بیہار کا کون کون نوادا یہ سب جتنا ہے نا جھارکھنڈ پہ فتح ہوا تب سے جڑا ہے وہ والا این ایچ تھرٹی نائن
بولے تو تمہارے گھر سے نکلا ہے
نہیں میرے گھر سے تھوڑا یہاں سے دور ہے بیس تیس کلو میٹر کی دوری سے پکھرا ایک جگہ کا نام ہے وہاں سے
او پکھرا ہا وہ کیسے کیسے آ ہے ادھر سے مطلب ادھر سے پاناکی سے پھر گیا آئے گا ہے نا
نہیں ویسے تھوڑی آئے گا پاکی سے جائیں گے رہاہا جاؤ پھر ادھر ڈائریکٹ ا ایچ تھرٹی نائن روڈ ہے آائی با جاؤ وہاں سے اورنگ آباد ادھر سے اورنگ آباد پھر ادھر سے پدما ہوتے ہوئے بھی نکل سکتے ہیں گیا کے لیے بھی یا پھر اورنگ آباد نوادہ سر گاٹی سب کا مطلب کنیکٹ ہے انٹر کنیکٹیڈ ہے
ہاں ہاں تو برابر
ایک سائڈ والے رانچی کے لیے ہے رانچی سائڈ جھارکھنڈ ایریا ایک سائڈ بہار والے میں ہے
ہوں ہوں
لیکن ابھی پتا ہے وہاں پہ پول بنا نہیں اوور برج اور چالو کر دیا ہے وہ اتنا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا ابھی لاس منتھ میں بہت لوگ کا موت ہوا ہے وہاں پہ
ہاں ہوتا ہی ہے اب مین بات ہے کہ نرو ہوگا تھوڑا سا اور گاڑی بہت اسپیڈ میں چلتی ہوگی ہے
نیرو نہیں ہے جی چوڑا ہائی وا روڈ نیرو ہوتا ہے لیکن جیسے کیا ہے نا کہ اوور برج رہتا ہے تو پروٹیکشن رہتا ہے نا اب کیا ہے کہ بی سیدھے سیدھے آ رہا ہے ڈالٹ والا روڈ ہے اور دونوں سائڈ سے آمنا سامنے کے دونوں سائڈ سے جا رہا ہے ایک گیا والا روڈ اب ایک آ رہا ہے رانچی سائڈ والا ہائیبا تو دونوں میں ہوں وہی ہائی وے تو دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی سیدھے آ رہا ہے لالچن گنج والا اور ادھر سے کوئی اچانک آیا تو ٹکر مار دیا ابھی تک تو ہم لوگ کو جاننے پہچاننے والا مطلب تھا مسلمم ہی بچارہ اور کب مت ہوگیا نم دار پرمارک
عجیب طرح ا بھارت میں پت ہے ایکسیڈنٹ سے بہت آدمی کا موت ہوتا ہے
مطلب وہی جگہ پہ دم سیم جگہ پہ ایک ہفتوں میں اسپیکر پہ فون کیے ہو کیا
نہیں
تو میرا آواز ریٹرن کیوں آ رہا ہے
اسپیکر پہ کہاں فون ہے تمہارا
تمہارا میرا نہیں
ہاں میرا ہی نہیں تو
تو
پتاور نیٹ ورک کا کچھ
ہاں نیٹورک آئی سو ابھی تو ہم لوگ یہاں جو لائٹ نہیں ہے نہیں ہے کل رات میں تھوڑی سی لٹ ہے آ رہی ہے جا رہی ہے بس یہی ہو رہا ہے رات بھر سوئے نہیں ہے
نہیں آیا ہے
نہیں ابھی بھی نہیں کل شام میں آیا تھوڑا سا دس منٹ رکا پھر رات میں بھی رہا ہوگا مشکلن ایک آدھ گھنٹہ مطلب رک رک کے کٹ کٹ کے آ رہا ہے جا رہا ہے ایسے انورٹر بھی چارج نہیں ہوا رات بھر سوئے نہیں ہے سر میرا پوری طرح سے درد دے رہا ہے کہ آپ بولیں یار ابھی لائٹ کا کوئی اتا پتا نہیں ہے ہاں بتا بہت مصیبت ہے
ہاں ہوتا ہے بس لائٹ پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے لائٹ اٹھنے رہتا ہے
بہت زیادہ پتا نہیں کوئی وجہ بھی تو نہیں پتا چل رہا ہے کہ
نہ وجہ تو کچھ چل رہا ہوگا کام وغیرہ اسی لیے لائٹ کٹا ہوا تو ایسے لائٹ تو جلدی کٹ ہے ہاں لیکن رات میں تو دینا چاہیے تھا نا یا ہو سکے رات میں ہی کچھ پروابلم ہو گیا ہوگا
نہیں کل دن سے ہی نہیں ہے یہاں لائٹ پریشان ہو گئے ہیں ہاں میرا دم گرمی میں رہنے کا مطلب ہم سے گرمی برداشت ہی نہیں ہے ہم کو اتنا بےچینی ہوتا ہے نا گرمی سے ہم رات بھر میں سوئے ہیں ہمارا سر درد دے رہا ہے نا ابھی کیا ہی بولے
اچھا تو لائٹ آئے گا ہی اب اپنا لائٹ آئے گا تو پھر سو لینا
کیا ہوا ائے تب نا ایسا امید نہیں ہے کہ آج بھی آئے گا دن میں
اب ویسے بھی ہم بھی جا رہے ہیں تو پھر تم سو لینا بڑھیا سے
تمہارے جانے سے میرے سونے کا کیا مطلب ہے ہم کبھی بھی سوئیں گے لائٹ آئے گا تب نا ایسا کیا بات ہے فالتو بات دماغ کبھی کبھی کام نہیں کرتا ہے تمہارا
ارے مطلب یہ ہو رہا تھا اب وجہ سے میسج ہی کر دیا اب تم کو نیند آیا ہوا ہے
ایسا نہیں ہے میرے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہے نہیں ہوتا ہے میرے ساتھ کون سا ہم
یا کوئی بھی کر دیا ارے نہیں کوئی بھی کر دیا جیسے نہیں ہو جاتا ہے
ہوں کوئی بھی کر دے گا الگ بات ہے اور بولو ناشتہ پانی ہوا
ہاں ناشتہ کر لیے
آج بڑی جلدی ہو گیا تیرا ناشہ آپ نے تو ابھی تک تو اٹھ او یہ بات بھائی پہنچ گیا تمہارا
نہیں آج بیٹھے گا گاڑی کل آئے گا
ہاں دن پہ دن بڑھ رہا ہے تمہارے بھائی کا
ارے نہیں ہم کو لگا کہ آئے گا کل ہی لیکن پھر پتہ چلا کہ آج اس کا گاڑی ہے
او آج صبح نا چھ بجے گرمی سے تو اتنا تھا اچانک سے میرے یہاں بارش ہونے لگی لیکن بارش بھی کچھ دیر ہوتا تب نا ٹھنڈا موسم ہوتا کچھ نہیں بارش ہوا پانچ منٹ آیا تو بہت تیز بارش ایک دم لگا موسم بڑا اچھا ہو جائے گا کاہے کے لیے دس منٹ بھی نہیں ہوا پھر بارش ختم ادھر ہو رہا تھا تو بارش ہی بارش سرنا ہو رہا ہے تو بس نام کے لیے بارش ہو رہا ہے
باہ ادھر بارش ہی بارش ہوا ادھر تو کچھ ہو ہوا ہی نہیں ہے آج تک ماتر ایک دو بار پانی پڑا ہوگا بس
اس کے بعد
ہاں نہیں ادھر تو جون میں بہت بارش ہوئی ہے بہت بارش
ادھر تو کچھو نہیں مطلب کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے
نا آپ کھلی جیسے ہی دیکھے رے لھڑکی سے بارش ہو رہی ہے تو بہت من خوش ہوا لیکن کہاں کے لیے بارش ہوئی دس
ادھر تو ادھر تو اب دھان بھی ادھر تو دھان بھی نہیں لگ رہا ہے بارش بارش ہو ہی نہیں رہا ہے تب کیسے ہوگا
وہی نا کال اسی سب سے نہ مہنگا ہے اتنا بڑھ ہے عام جنتا اتنا پریشان
والا پانی
ہاں لیکن ہم لوگ کے اگل بگل میں جتنا لوگ کھیتی ویتی کرتا ہے نا ہم لوگ سب مکئی بھی روپا ہے بہت سارا اور کھیتی کا دھان وان کا بیہن کر لیا ہے بلے بارش نہیں ہوگی تو نہیں رو پائے گا بہن جل جائے گا وہ الگ بات ہے
ہوگا
نہ ہی اس بولے نا کہ جون میں ہی ہوا تھا ابھی تو بالکل نہیں ہو رہا آج بولے نا صبح صبح اچانک سے نیند کھلی تو دیکھ رہے ہیں بارش ی لیکن بارش پھر اچانک سے بارش ترنت بند بھی ہو گئی تسے
نہ ادھر تو یہ دام نہیں
بارش ہوتا ہے نا محول ہو تو پھر تم کا بک پ تمہارا ختم ہو جائے گا پانچ بج کیوں آج تم کو ادھر ہی رہنا ہے
ہاںاں
کیوں
ہم جانا ہے کنہیں کو لانے کے لیے
او اچھا تو تمہارا بھائی آج نہیں آیا کلائے گا ہے نا
کل صبح پہنچ جائے گا
تم کیسے ایگزام لکھتا ہے یاد تو کرتا نہیں ہے تو چٹکا بنا کے لے جاتا ہے ہلو ہیلو کہاں تم چلے جاتے ہو جی
ارے نیٹ ورک ہیلو ہیلو تو ہم بول ہی رہے تھے
ہ نیٹ ورک کیسا نہیں ہے نیٹورک تو پورا ہے
یہ
ارے ایگزام میں کیسے لکھتے ہو تو گیس کے کر لکھ جاتے ہو
نہیں نہیں خود سےا لکھتا ہے کہ
تو میں اتنا یاد کر لیتے ہو پورا لٹریچر انگلش میں تو لٹریچر آتا ہے
ارے جو بھی یاد ہے لکھ لیتے ہیں
کتنا خرچہ ہوا ہے تمہارا دو سال میں پورا
بیس پچیس ہزار روپیہ ہوا ہوگا بیس ہزار
ہاں بیس بیس سے پچیس کے بیچ دیکھو نو نو سو روپیہ لگتا ہے فارم بھرنے کا ایک سال کا نو س روپ ہاں پھر اگلے سال نو اٹھارہ سو تو ایس ہوا اور شروع میں ہم لیے تھے تو تھوڑا سا زیادہ پیسہ ہم کو لگ گیا تھا کیونکہ ہم اگنو کا بک بھی منگوا لی تھے زیادہ کیسا لگ گیا تھا سیکنڈ ایئر کا فارم بھرے تو فائنل ایئر کا تو اس میں نہا مطلب کہ ہم کچھ نہیں لیے کیونکہ میرے پاس آلریڈی بک تھا ہی تو ہم نہیں لیے
صحیح ہے پھر دو اچھے سے ایگزام جاؤ کامیابی ملے تم کو
ہے اس کے بعد پی جی کمپلیٹ ہو جائے گا
ہوں یہ اچھی بات ہے کر لیا تو اچھی بات ہے
ہاں ہم کو تو تھا ہی کہ ہم کو کرنا ہی تھا ہم تو سوچے ہوئے تھے کا پیپر ایک مطلب چھوٹ گیا تھا کال بار میں
ہ ٹھیک ہے جاؤ تب آرام سے تاں ل دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
خدافظ